ہاں کیسے ہو تم
کیسے ہووں
بڑھیا آپ بھی ٹھیک ہو ہیلو آواز آ رہی ہے میری
ہاں آ رہی ہے
شی اور بتاؤ کیسے ہو آپ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں مجھے ابھی بھی وشواس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنے دونوں اتنے سالوں بعد ایسے بیٹھ کر آرام سے بات کر رہے ہیں یاد ہے نا وہ دن جب ہم اسکول سے آتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر بھاگتے تھے اور گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے تب لگتا تھا کہ زندگی ہمیشہ ایک ص ہی رہے گی نہ کوئی پریش پریشانی ہوگی نہ کوئی دوری آئے گی لیکن دیکھو نا آج کتنے سال نکل گئے کتنی چیزیں بدل گئی پھر بھی جب تم سے بات کرتی ہوں تو لگتا ہے جسے ہم وہی پرانے والے دنوں میں واپس پہنچ گئے
ہاں سچ بولا تم نے تم تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم بالکل نہیں بچ وہی باتیں کرنے کا طریقہ وہی ہسنے کا انداز مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹی چھوٹے تھے تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے تھے کبھی بارش آ جاتی ا تھی تو ہم چھت پر جا کر ناچتے تھے کبھی کوئی نئی فلم آتی تھی تو ہم اپنے اس کے گانے یاد کر کے پورے دن گاتے رہتے تھے آج زندگی اتنی بھاگ دوڑ والی ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کہیں پیچھے چھوٹ گئی ہیں
ہاں وہ صحی ہے ایک منٹ ہے نا وائس نہیں آ رہی ہے دو منٹ ویٹ کرنا میں یہیں پہ ہوں کال پہ کنٹینیو رہنا
اوک
سون مت
ویسے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ تھوڑا بدلاؤ ہونا چاہیے ویسے تمہیں کس طرح کی جگہ پسند ہے پہاٹ سمندر جنگل یا پھر ایتہاسک شہر
مجھے تو پہاڑ پسند ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا ہریالی اور شانت واتاورن من کو سکون دیتا صبح صبح بادلوں کے بیچ گھومنا اور سورج اگنے پر دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں کیا اچھا لگتا ہے
مجھے بھی پہاڑ پسند ہے لیکن سمندر تٹ کی اپنی الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے لہروں کی آواز سنتے ہوئے شام بتانا بہت اچھا لگتا ہے اگر موقع ملے تو میں ایسی جگہ جانا چاہوں گی جہاں پہاڑ اور جھیل دونوں ہو
ہاں تو بہت اچھا وچار ہے تمہارا ویسے اگر ہمیں گھومنے جانا ہو تو سب سے پہلے بجٹ طے کرنا ہوگا کیونکہ گھومنے کا مزہ بھی آتا ہے جب پہلے سے اچھی یوجنا بنائی جائے صحی کہا میں نے
ہاں بالکل صحی کہاں ہمیں یاترا ہوٹل کھانا اور گھومنے کی جگہ کا خرچ پہلے سے سوچ لینا چاہیے اگر بجٹ صحیح رہے گا تو بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی
ہاں صحیح کہا اور ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ کتنے دنوں کے لیے جانا ہے میرے حساب سے چار یا پانچ دن کافی رہیں گے اتنا سمے میں ہم آرام سے گھوم بھی سکتے ہیں اور جلدی واپس آنے کی چنتا بھی نہیں ہوگی
ہاں چار پانچ دن ٹھیک ہے ویسے ویسے تم یاترا ٹرین میں کرنا پسند کرو گے یا بس سے
مجھے ٹرین سے یاتا کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے ٹرین میں سفر آرام دائک ہوتا ہے اور راسہ کے درشیہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں
مجھے بھی ٹرین کی یاترا اچھی لگتی ہے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنا اور راستے کے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن دیکھنا مز دار ہوتا ہے
ہاں صی کا گھومنے کا سب سے اچھا حساب کیا لگتا ہے تمہیں
میرے لیے نئی جگہوں کی سنسکرتی اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا سب سے روچک ہوتا ہے اب شہر کی اپنی کہانی ہوتی ہے اپنی پرمپرائیں ہوتی ہے
ہاں صحیح کہا یہ بات تو صحیح ہے تمہاری مجھے استانییہ بوجن رکھنا پسند ہے جہاں بھی جاؤ وہاں کا پرسدھ کھانا ضرور کھانا چاہیے
لیکن کھانے کے معاملے میں تھوڑی ساوھانی بھی رکھنی چاہیے کبھی کبھی باہر کھانا سواستھ پر اثر ڈالتا کہ
ہاں بالکل صحیح کہا ویسے اگر ہم پہاڑی علاقے میں جائیں تو ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں کیا تمہیں ٹریکنگ پسند ہے
ہاں لیکن بہت کٹھن ٹریک نہیں ہلکی پلکی ٹریکنگ ٹھیک رہتی ہے اس سے پرکرتی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے
ہاں مجھے لگتا ہے کہ یاترا کا اصلی مزہ تبھی آتا ہے جب ہم صرف پرسھ جگہوں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے چھوٹے اور کم پرسھ استان بھی دیکھیں
صیح کہا کئی بار کم پرسی جگہ زیادہ سندر اور شانت ہوتی ہے وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے اور پراکرتک سوندر زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے
ہاں صحیح کہا تم نے اگر ہمیں کسی ایتہاسک شہر میں جانے کا موقع ملے تو میں وہاں کے قلعے سنگرالیہ اور پرانے بھون دیکھنا چاہوں گا
اور میں وہاں کے استانی بازار دیکھنا چاہوں گی مجھے الگ الگ جگہ کے ہست کلا اور استانی وو دیکھنا بہت اچھا لگتا ت
ہاں اگر میں ایسے ایتہاسک ملا تو میں وہاں کے یاترا کے دوران فوٹو لینا بھی ضروری ہوئی ہے بع میں وہی تصویر صیریں یادیں کو تازہ کرتی ہیں
ہاں لیکن صرف فوٹے فوٹو لینے میں سمے نہیں بتانا چاہیے کچھ سمے بنا موبائل کے کے بھی بتانا چاہیے تاکہ جگہوں کا اصلی آنند لیا جا سکتا اوکے
ہاں یہ بات مجھے بہت اچھی لگی آج کل لوگ گھومنے سے زیادہ تصویر لینے میں سمے خراب کرتے ہیں
بالکل یاترا کا ادشیہ صرف تصویریں جمع کرنا نہیں بلکہ نئے انوبھو پراپت کرنا ہوتا ہے
ویسے اگر ہمیں ودیش گھومنے کا موقع ملا تو تم کس دیش میں جانا چاہو گی
میں ایسے دیش میں جانا چاہوں گی جہاں پراکرتک سندرتا اور سانسکرتک وراثت دونوں ہوں نئی بھاشا اور نئے لوگوں سے ملنا بھی دلچسپ ہوتا ہے
ہاں میں بھی الگ الگ دیشوں کی سنسکرتی جاننا چاہوں گا اس سے دنیا کا سمجھنے کو ضریا ویاپک ہوتا
سچ کہوں تو یاترا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں آتم نربر بناتی ہے نئی پرستتتوں کا سامنا کرنا سکھاتی ہے اور ہمارا آتم وشواس بھی بڑھاتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے شاید یہی کارن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یاترا سب سے اچھا ہے اچھی شکشا دیتا ہے
بالکل کتابوں میں جیان ملتا ہے لیکن یاترا سے انوبھو ملتا ہے
تو پھر تیر طے رہا ہم پہلے ایک اچھی جگہ کی سوچی بنائیں گے بجٹ طے کریں گے یاترا کی یوجنا بنائیں گے اور پھر گھومنے نکلیں گے کیا تم تیار ہو
ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں نا آپ کو ڈسکس کر کے بتاتی ہوں پھر ہم چلیں گے
ٹھیک ہے ہاں میں آپ کو کال کر دوں گا
ٹھیک ہے اوکے بائے
بر